لو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں
بڑھیا آپ سنائیے گا آپ کیسے ہیں
سب خیریت آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
جی دعئےیں ہیں آپ کی شکر ہے اللہ کا
ا سب خریت شکر ہے اور آپ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس کھڑی ہوں میں ابھی باہر اپنی بالکنی میں دیکھ رہی ہوں لوگ یاد اتنا کتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں دیکھو ایسے کچرے میں ڈال ڈال کے جا رہے ہیں مجھے اتنا برا لگ رہا ہے انشاء اللہ دیکھ لیکن بولوں کیا میں لوگ الٹا ہی چڑھنے کو آتے ایک دم چھات سے چڑے جاتے ہیں جیسے مارج دیں گے پتا نہیں اتنا فوڈ ویسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ فوڈ ویسٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے آنے اگر اسی طرح فوڈ ویسٹ کرتے رہے تو انشاء اللہ آنے والے ٹائم پہ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے
ہاں یہ جو وہ یہ بنا سوچے سمجھے پھی تو دیتے ہیں ارے ہم نے دیا ہوا ہے ہم نے خریدا ہوا ہے کیا تمہیں کیا دقت ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں بولنے لگتے ہیں بٹ اس کے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ تو بہت غلط پھٹ رہا ہے
بالکل انء ال کوئی سحی بول ہیں اتنی دقت ہوگی نا والے ٹائم میں کہ لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوگا بالکل بھی
جی جی یہ تو ہے
ابھی تو وہ ویسٹ کر دے رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ د ہو جائے گا ہو جائے گا ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے اور الف نہ کرے کہ آگے کھانے کھانے کے لیے طرف جائیں گے دانے دانے کے لیے بہتاج ہو
ہاں دھیرے دھیرے س د کو سمے کا ہی چال ہے یہ سمے کبھی کبھار ایسا دکھا دیتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز اوپر اس ٹائم پک قدر کرنی چاہیے کسی بھی کو جو بھی آپ کو کی رحمت سے مل رہا ہے آپ کو قدر کرنی چاہیے بٹ ہم اس ٹائم پہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں اپنیاں پورے کی پورا کہ یارے کیا ہوگا دیکھا ہی جائے گا بٹ جو ہوتا ہے پھر وہ دیکھ دکھا نہیں جاتا
دیکھا نہیں جاتا بالکل
پھر پھر وہ بھگوان کو پوچھتے گھومتے ہیں اللہ کو کتے گھومتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے کر دیا سب اپنا اپنا پھر اپنا اپنا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں آپ کا سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے بٹ آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ بیت رہی ہے
کسی کو نہیں چھوڑتے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی اگر غلط چیز کر رہا ہے تو وہ سب کو برابر سجا دیتے ہیں ان کے لیے سارے بندے بنائے ہوئے ان کے برابر ہیں
جی جی
وہ کسی کے ساتھ بھی وہ بھید بھاؤ نہیں کرتے پر جب اللہ نے ہم کو اتنی ساری چیزوں سے اتنی ساری سوھاوں سے نوازا ہے ہمیں کھانا اور ہم ان کی دی ہوئی اس چیز کو بگاڑ رہے ہیں جو جیون جینے کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے
ہاں وہی چیزیں اب ان چیزوں پ کوئی دھیان ہی تو نہیں دیتا ہے اب اگر وہ ہم میں بات کروں اگر آپ کے گھر پہ ویسٹ جاہ رہا ہے تو جو غریب ہے جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے جو فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں ایک ایک روٹی کے لئے ایک چاول کے دانے کے لئے ترس رہیں تو آپ انہیں بھی پرووائڈ کروا سکتے ہیں انہیں بھی دے کے آ سکتے ہیں کہ یہ لو آپ آپ کھا لیجیے وہ ان کا پ ان کے پیٹ ک مزہ آئے گا آپ کو رحمت و کرم ہو رحمت گرم اور رحمت و کرم ہوگی کہ اپ ترقی کریں گے کی دعائیں لگیں گی آپ کو پر یہ چیزیں یہ یہ چیزیں اب کرے کون
بالکل بالکل بالکل آپ بالکل صحی کہہ رہے ہیں ارے اللہ نے اتنی ساری چیزوں سے نوازائے اگر تم کو کچھ دینے لائق انہوں نے بنایا ہے تو تم دو لوگوں کی مدد کرو
جی جی بٹ یہ سمجھتا کون ہے کوئی بھی نہیں اب اگر میں بات کروں اگر یہی چیز یہی ڈیلی ہم کرنے لگے اپنے آس پاس کے جیسے کھانا ویسٹ جاار رہا ہے، ہم نے زیادہ بنا لیا غلطی سے
جی
لنے کی جگہ ہم کسی کو دے دیں یا پھر کسی بھی جانور کو کھلا دیں کہ کہ لوگ کوئی نہیں جیے وی ہے تو وہ ان کے پیٹ میں بھی جائے گا کسی کے پیٹ میں تو جائے گا
بالکل بالکل بالکل بالکل آج کل
آپ کو دعائیں دے گا وہ الگ ہے
سڑک ہیں کودتے ہیں اگر بن بھی رہا ہے ویسٹ تو اور گائے ہے ہے نا اس سے تو ان لوگ کو کھلائ لیکن نہیں لوگ آج کوڑے میں پھینکنا کچروں گاڑی آ رہی ہے کچرے کی اس میں پھینکنا یہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں
ہ اب اگر یہی چیز سے لوگ سمجھنے لگے اگر چلو آپ کے آس پڑوس میں آپ دے رہے ہو کسی انسان کو دے رہے ہو یا جانور کو دے رہے ہو وہ آپ کی دعیں تو دے گا آپ کو ایسا تو تھوڑی کچھ کہے گا کہپجھے ک د رہ ہو
بالکل بالکل
اور اس کے پیٹ میں جائے گا اس کی بھوک شان ہوگی تو وہ الگ ہی ادھر کی اللہ کی طرف سے بھی پھر آپ کو رحمت ملنے اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ہی بندتا ہے اور مجھے کے اس کہ یہ ایک بار کھلا رہا ہے ایک بندے کو کھلا رہا ہے میں اس کے گھر پہ دو بندوں کا کھانا بجواؤں تو کسی نہ کسی کسی نہ کسی راستے سے کسی نہ کسی راستے سے وہ آپ کے گھر پہ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کروا دیتا ہے وہ پہنچوا دیتا ہے کسی نہ کسی بھی مادھیم سے کسی کے بھی ہاتھوں آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ پتا نہیں کیسے آ گیا تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے تو ہماری بھی برقت ہوگی ہماری بھی ترقی ہوگی
بالکل بالکل آپ کی بات ب ان صحی ہے اللہ اگر ہمیں ان چیزوں سے نواز آئے اگر ہم وہ تو کہتے ہیں تم لوگوں کی بھلائی کرو جتنا ہو سکتا چاہے است نہ کرو میں اور تمہیں جس چیز کی کمی بڑے م سے مانگوں میں تمہیں دوں گا اللہ تعالا کہتے ہیں لیکن آج کل تو کوئی نہیں کرنا چھا رہا ہے تو کیا ہی بولے
جی جی یہ تو ہے بٹ ہم ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے نا
بالکل بالکل ورنہ ان سے تو جتنا مانگو وہ انہوں نے کبھی دینے کے لیے منع نہیں کیا
جی جی
جتنا مانگتے ہیں ہم وہ اتنا دیتے ہیں لیکن بالکل بالکل لیکن کیا ہی بولے لوگوں کے سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہے
ہاں لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں نا
ہاں یہ بھی آپ کی بات ہے یہ ب
آپ آپ نے دیکھا ہوگا جو پادری ہیں وہ مدرسے وہ ہیں وہ جو گرو ہیں گرو کو گرو سمجھاتے ہیں ٹی وی پہ آگ کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو اس ٹائم پہ سب سنتے ہیں بٹ وہ اپنے سوارھ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر غلط اور صحیح میں فرق کرنا بھول جاتا ہیں
بالکل بالکل ب بکل صحیح بالکل صحی بات روم
یہ ساری چیزیں پھر بعد میں جا کے ن نقشانی ہی دیتے ہیں فائدہ نہیں دیتی ہیں
بالکل بالکل اللہ کا رحم و کرم جو لوگ زیادہ جو لوگ زیادہ ہان وسٹ
کچ سوچتے آ گئے کے بارے میں ان کو سچ اللہ بہت زیادہ ان پہ کبھی اپنی رحمت کی درش نہیں رکھتے ہیں
ہاں یہ تو ہے
ان پہ کبھی اپنا رحم و کرم وہ نہیں فرماتے ہیں
ہ اور پھر وہ بعد میں جگہ جگہ جگہ جگہ دھرھر ٹوکرے کھاتے گھومتے ہیں
بالکل بالکل اور پھر اللہ اللہ کو اور بولتے ہیں کہ ہم کو تو ہماری یہ ہم کو اللہ اتنا دکھ دے رہا ہے ہم کو اتنا دکھ دے رہا ہے رے تم اپنے دکھ کا کارن خود ہو اللہ نہیں تمہارے دکھ کا کارن تم نے ضرور کچھ ایسا کام کیے ہوں گے کچھ ایسے کرم کیے ہوں گے جن سے اللہ نے تم تمہارے دنڈ کے روپ میں تمہیں یہ ساری چیزیں کروائی ہیں تم سے
جی جی
بس یہی ہے آج کل لوگوں کو سمجھ میں کچھ آ بھی نہیں رھا ھے بس کچھ بھی وہ منہ اٹھا کے اللہ کے بارے میں کہہ دینا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا ھم کیا ہی بولے آج کل بالکل بھی لوگ وہ سمجھ میں کچھ بھی آ ہی نہیں رہا ای کیا ہی بول سکتے ہیں میں تو بس اتنا ہی بولو
جی
کیا کریں گے اتنا ہی لوگ گ چل کے سامسیا ھو گی اللہ تلا ان کے پریوار کو دیکت دے گے ان کے پریوار کو بالکل بھی کھانا نشیب نہیں ہوگا جو لو کھانا وہ اسٹ کرتے ہیں پھینک دی تھ ہیں ہی پہلے تو تو یہی کہیں گ کہ اتنا بناؤ ہی مطلب کہ بگڑے پھینکنے کی نوبت آئے صرف اتنا بناؤ جتنا یوز ہو سکے جتنا تم لوگ کھا سکتے ہو کیونکہ نہیں دے کی کیا قیمت ہوتی ہے یہ بالکل بہت اچھے ہیں
ظاہر سی بات ہے
کیونکہ نہ تو ہم لوگ بوکے رہ سکتے ہیں نہ ہمارے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں ہمارے جو والد ہیں والد صاحب ہیں وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ تو انن کا اپمان کرنا چاہیے اور نہ ان کو ویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت خوش نشیب میں اگر ہلہ ہم کو دونوں ٹائم کی روٹی سکھ سے اور سمے پہ دے رہا ہے تو ان پہ ہم ہم پہ ان کی رحمت کی بہت بڑی دش ہے کہ ہم کو کھانے کو
جی جی جی
لیکن کیا کریں سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آتا یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس تو اتنا ہے ہم سینکیں کچھ بھی کریں تمہارے تم کو کیا مطلب
جی کیا چ ج ٹھیک ہے
چلیے
جی جی جی جی جی اللہ حافظ